ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
اب ٹھیک ہو
شکر اللہ آ کا گھر بھائی سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
میں ایسے ہی بستر میں سو رہا تھا سوچا ہی ٹاس کرتا ہوں پھر سوتا ہوں
ورہ کہاں سوتے ہے بستر کے بغیر
میں نے کہا بولا پھر میں نے بولا اتنا کہ میں بیسٹ استر میں بیٹھا
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور کھانا کھاو
میں نے کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے بھی کھایا سبزی کیا تھی
سبزی ہمیں تھی بہت ساری ہمارے گھر پہ مہمان آیا تھا
اچھا اچھا
ہاں جی سبزی تھی بہت زیادہ
ٹھیک
جی آپ کے گھر پہ کیا سبزی تھی
میرے گھر پہ ساگ اور پالک اور ندرو
لیکن وہ تو ایک ہی ہوتا ہے ہساگواور پالک
نہیں ایک کی کہا ہو ت
مطلب بہت تینا شیپ ایک جیسی
ہاں نہیں نہیں مزہ ایک جگہ نہیں ہوتا ہے
لیکن مصید لگتا ہے یہ دونوں یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو ساگ
ا گاس
جی جی اور کیا تھا
اور ان ندھر
نندرو وہ کہاں سے چلائے تھے ندرو
ڈل سے
ہ مجھے پتا ہے وہ ڈل سے لیکن آپ لوگوں نے کہاں سے لائے تھے کہاں سے خریدے تھے
ڈل سے ڈل سے
اچھا وہیں پہ خریدے تھے
ہ ہاں
ٹھیک ٹھیک ندروں کے ساتھ کیا ڈالا تھا
آ
ہو ہؤ مائی فیورٹ فیورٹ
اچھا
جی
نہیں پسند ہے
بہت زیادہ
ہ
آپ کیوں اتنے دھیرے دھیرے بات کر رہی ہو
مجھے نا میں تھوڑی بیمار ہوں مجھے ن ڈر رہی
اچھا ٹھیک نیند کی بیماری ہے تمیں
تھوڑی تھوڑی چار پ ہے کیوں
کچھ نہیں ایسے ہی بتایا
ہاں آپ اسکول جات جاتے ہو
جاتے نہیں جاتے وہ ہاں جی میں تو کنٹینیو جاتا ہوں اسکول آ جاتی ہو
کنٹینیو چاہتے ہیں
کنٹیینو کنٹینیو نہیں مطلب یہ ہفتے میں دو دن گھر پہ رہتا ہوں بس
ہ وہ کوہنچ دنوں سے
کیا کیا
وہ کون سے دو وہ کون سے دو دن ہوتے
ایک تو یہ فرائیڈے
ہاں
منڈے منڈے مجھے تھوڑا کام ہوتا ہے
کیوں منڈی کون سا کام ہوتا ہے
مجھے جانا ہوتا ہے اس دن سری نگر
اچھا کیا کر میں
مجھے کام ہوتا ہے تھوڑا
اچھا اچھا ٹھیک چلو پھر میں پرسل بات نہیں سن سکتا جوں صحیح بات کر ہم نے
بارہ میں بتاتے ہیں تھوڑی پرسنل بات
کوئی کوئی بات نہیں کوئی بات ہے
جی ہاں
اچھا کرتے ہو ہاں پڑھنے سے پڑھنے سے مطلب ہیکنا بجے تھوڑا سا کیونکہ پندو جاتے ہیں نا اس سے انٹرسٹ زیادہ نہیں رہتا ہے پڑھنے میں باقی دھیان رتا
ا پڑھنا بھی ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آؤٹ ڈورس گیمز بھی ضروری ہے اس سے انسان فٹ رہتا ہے صحت مند رہتا ہے سارے دماغ تندرست رہتا ہے
ہاں ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کیونک جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں اور صرف یہی فون کر کے رہ رہیں گے تو ہم کہاں ہم کہیں نہیں پہنچیں گے
تین گھنٹے بعد کھیلنا ضروری ہے
ہاں ہاں دن میں تو کھیلنا چاہی لیکن پھر ایک چیز ہوتی ہے ایگزام کے دوران بچے نہیں کھیلتے ہیں نا تب ان کو
آام کے مہینے میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے
ہاں ہاں
کیونکہ اگر مار کے ساب کیونکہ اگر مارکس اچھے آئیں گے سب لوگ خوش ہوتے ہیں گھر والے بھی ماں باپ بھی اس مہینے
ہلو
ہاں میں نے بتایا اس دن بہت زیادہ محنت کرنی چاہی
ہاں ہاں م کیا اور بہن بیٹی ہ مجھے سونے بھی نہیں دیتی ہے اوکے میں اٹھی چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے ہاں بتا تھا پ بتا وا کیا
آپ کہاں جا رہی ہو
ہلو
آپ کہاں جا رہی ہو
میں نا اب اوپر بستر سے باہر بھی نکلی
اچھا ٹھیک وہاں پہ بہت بیک گراؤنڈ شور آ رہا ہے
ہاں ہاں ا شور کر رہی ہے زبانہ ہی نہیں اس سے
ہب
نے اب اس نے چپ کی اب میں ہی سائڈ میں چلی
ٹھیک ٹھیک
جی جی ابھی چپ کر کے بیٹھی
اور بتائیے آپ پلاننگ کہاں پہنچی آپ کی
ہ کوم س پلیرنگ
آپ کو نہیں پتا کون سی پلاننگ
ا نہیں کون سی والی
آپ بنا رہی تھی نا کچھ پروجیکٹ ب آ میں تو بتایا مجھے بہت بڑا پلان ہے اس پروجیکٹ پہ کیا بتا رہی ہو؟
ہاں وہ میں نے ختم بھی کیا ہاں ہاں وہ میں نے لگ بھگ کا لاسٹ ڈے تھا اس کا
اچھا ٹھیک کیا ختم
ہاں ہاں
ٹھیک
ہاں جی ہاں جی میں نے وہ ختم بھی کیا اب میں سوچ رہی تھی کہ نئے پروجیکٹ میں یہ دوں کمپٹیشن کروں
ٹھیک ویسے پروجیکٹ کون سا تھا آپ کا
پروجیکٹ وہ پچھلا والا
ہاں ہاں وہ کس بارے میں تھا
وہ یہی پروجیکٹ پہ گارٹنگ بنانی تھی
گارڈننگ کا ٹھیک جو آپ نیا بنانا یہ
آرٹیفشل وال یہ نیا میں دیکھوں گی نا اسکول میں کس پہ ہے
ٹھیک آپ نے آپ نے کتنے آج پروجیکٹس بنائے ہیں
میں نے بہت سارے بنائے مجھے ایک ختم ہوتا ہے اور دوسرا بناتی ہوں کیونکہ مجھے پروجیکٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہے
ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے اس سے کچھ سیکھتے بھی
ہاں ہاں کیونکہ سکرین ٹائم سے دور رہتا ہے اسے
جی ہاں اسکرین ٹائم سے کیا یہ فائدہ ملتا ہے آنکھیں خراب ہوتی صحت بھی خراب ہوتا ہے جی
ت لے کہ ل بییٹ میں
جی جی ہاں
جی جی اور آپ سناؤ کچھ
بس میں کیا سنا ہوں میں تو آپ ہی سناؤ خچھ
پ نے کچھ کچھ پروجیکٹ وغیرہ بناتے
میں نے بچپن سے لے کر آج تک کوئی بھی پروجیکٹ نہیں بنایا
کیوں
اگر مجھے اسکول میں پروجیکٹ دتے دیتے بھی میں اگلے دن نہیں آتا تھا پھر اسکول
اب گھر میں پرتے وغیرہ نہیں ہم
ہاں پڑھتا ہوں میں اگزام کے دنوں
پروجیکٹ وغیرہ پارٹیسپٹ کیا نہیں کرتے
مجھے گندا لگتا ہے پرجل وغیرہ میں ب محنت لگتی ہے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے
محنت اور کچھ سیکھتے بھی ہیں آپ کی غل آپ کے دماغ میں غلط سوچ
اچھا ٹھیک میں نےت سیکھتے آ مجھے پتاہ ہے سیکھتے ہیں اس سے بہت کچھ لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے
سیکھتے ہیں نا فائدہ وہی ہوتا ہے جی جی سیکھنا تو بہت بڑا فائدہ ہے
ہاں جی
جی جی اور آپ کیا کر رہے ہو
میں میں کر رہا تھا یہ نیٹ کی پریپریشن
میں بتا رہی ہوں ابھی کیا کر رہے ہو
ابھی میں سویا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک مجھے نہ تو آپس تک کچھ بزی ہو
نہ نہ میں سویا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ہی اور س اور سناؤ آپ اچھا سا کچھ آپ کے گھر میں ابھی کچھ تیاری وغیرہ ہے کہیں دعوت وغیرہ پہ جانا ہے
دعوت پہمہ جان ہے ابھی وہاں شاید گیارہ دن ہے کن بارہ
ا اچھا ابھی تو ٹائم ہے پھر تب تک تو آپ آرام سے پڑ سکتے تو
جی وہاں ہمیں جانا ہے ٹونٹی تھری کو
اچھا اچھا ٹھیک اچھی بات ہے جانا اچھے سے
جی ہاں کیونکہ شادیوں پہ جانا چاہیئے
ہاں ہاں بالکل کیونکہ اس سے دماغ فریش ہوتا ہے ہر بار پڑھائی پہ نہیں رہنا ہوتا ہے اسکرین ٹائم پہ نہیں رہنا ہوتا ہے موبائل کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا ہے
ہاں ب ہاں جی
ہاں ہاں اور آپ کیا بتا رہے ہو کشمیری میں ب ب ب نہیں بولنا ہوتا ہے کشمیری میں
بے میں یہ منہ سے نکلا بے
ب نہیں بولنا ہوتا ہے کشمیری کشمیری ورڈ ہے نا اور ت بات کروں مجھے کشمیری تھوڑی سمجھ نہیں آتی ہوتی
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اردو میں ہی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے
جی جی
جی ہاں اور آپ کا آپ کا بھائی کیا کرتا ہے آج کل
ایک تو س پ جات دوسرا پڑتا ہے
ٹھیک ٹھیک مجھے بتاؤ آپ کا چھوٹا والا بھائی کس کلاس میں پڑھتا ہے
سونتھ
چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلہ اللہ حافظ
کیوں کو کہیں جانا ہے
ہاں مجھے کام ہے
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ